السلام علیکم وعلیکم السلام بہن کیا کہہ رہی ہو
اور کیسی ہو ٹھیک ہو
ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں ارے کل میں اپنی پرانی اسکول ڈائری دیکھ رہی تھی نا اسے دیکھ کر مجھے ہماری پانی اسکول لائف کی پوری یادیں آ گئی تھی اور اتنی ساری فنی باتیں یاد آ رہی تھی کہ میں ہنستے ہنستے پاگل ہو گئی تھی اور وہ یاد ہے جب ہم اسمبلی میں کھڑے رہتے تھے دونوں ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا تھا کوشش کرتے تھے پھر بھی ہنسی نہیں روک پاتے تھے ہنسی نکل ہی جاتی تھی پھر ہمیں میم گور گور کر دیکھتی تھی پھر ہم نیچے منہ جھکا لیتے تھے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو مجھے بھی وہ اسمبلی والا دن بہت اچھے سے یاد آیا جب پرنسپل اسپیچ دے رہے تھے اور پیچھے سے کسی نے زور سے چینھا تھا پوری لائن ہنسی روک رہی تھی لیکن تم تو اتنی ہنس رہی تھی اتنی ہنس رہی تھی تمہاراری آنکھوں سے ایسوںنے پڑے تھے اور پھر میڈم نے تمہیں سامنے بلا کر کھڑا کر دیا تھا اور تم سیریس فیس بنانے کی کوشش کر رہے تے تب بھی نہیں روک پا رہے تھی پھر مجھے اور ہنسی آ رہی تھی تمہاری فیس دیکھ کر زیادہ
ہاں وہی تو اسکول میں وہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں آج بھی یاد کر کے دل خوش ہو جاتا ہے میرا تو اور یاد ہے میتھ کا پیریڈ جب ہمیں ہوم ورک نہیں آیا تھا اور ہم نے بہانہ کر دیا تھا کہ میم ہم کاپی لانا بھول گئے ہیں لیکن پرابلم یہ تھی کہ ہم دونوں نے سیم ایکسکیوز دے دیا تھا پھر ٹیچر ترنت ہی سمجھ گئی تھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم دونوں پھر انہوں نے بولا تھا تم دونوں بیسٹ فرینڈ ہوناا اورٹی پارٹنر ان کرائم بھی ہو ایسا ہی لگ رہا ہے مجھے تو پوری کلاس ہماری طرف دیکھ کر کتنا ہنس رہی تھی نہا مجھے تو اتنی شرم آ گئی تھی میں نے نیچے ہی منڈی کر لی تھی
ہ تم سچ کہہ رہی ہو اس ٹائم ہمارے مطلب پارٹنر ہی ہماری جوڑی الگی تھی ہم لوگ ہم لوگ اگر اچھا ہی بھی کرتے تھے تو دونوں ساتھ مل کے کرتے تھ برا کام بھی کرتے تھے تو دونوں ساتھ میں مل کے کرتے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ کھڑے رہتے تھا کوئی بھی کچھ کہے تو وہ چیز مجھے ابھی بھی یاد ہے اور سب سے پتاہ ہے مز بات کیا ہے اس دن تمہاری کاپی تمہارے بیگ میں مل گئی تھی ٹیچر نے جب کاپی نکالی تھی تب تمہارا فیس دیکھنے لائق تھا تم اتنی نووسو گئی تھی کہ جلدی جلدی بولنے لگی تھی ت میڈم شاید امی نے رکھ دی ہوگی پوری کلاس ہنستے ہنستے لٹ پٹ ہو گئی تھی آج سوچتی ہوں تو لگتا ہے اسکول لائف سچی میں سب سے فنی فیز تھا
ہاں یہ تو میں بہت صحیح کہہ رہی ہو تم اور کینٹین کی باتیں کیسے بھول سکتے ہیں ہم لنچ بریک شروع ہوتے ہی ہم دونوں نے ایسے بھاگتے ہوئے ریس لگاتے تھے نا پھر سموسا اور پیٹیز لینے بھاگ جاتے تھے پھر بع میں ہمیشہ یہی لڑائی ہوتی تھی کہ ایک بائٹ دے دے مجھے لیکن بائٹ اتنی بڑی لیتے تھے کہ آتا سموسا ہی ختم ہو جاتا تھا پھر دوسرے کو غصہ آ جاتا تھا اور ہم باقی پورا دن اسی بات پر مزاق کرتے رہتے تھے
ہ بالکل مجھے وہ سب چیزیں یاد ہے ہم لوگ کیسے ایک چیز کی لڑتے تھے کہ نہیں میں کھاؤں گی میں کھاؤں گی اور تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے پورا لنچ سیکریٹ ہی کھا لیا تھا میرا پھر بعد میں انوسینٹ فیس بنا کر بول رہی تھی کہ شاید بی جبکہ کلاس میں بلی اتی ہی نہیں تھی پھر جب تم نے تمہارا دال چیک کیا تو اس میں میرے احمدی لنچ باکس نکلا تھا اور اس دن میں اتنی ہنسی تھی کہ سملر سٹمک بھی انہوں نے لگ گیا تھا اور ہمارے دوست کوئی نہ کوئی کامیڈی ہوتی ہی رہتی تھی وہ چیز مجھے ابھی بھی یاد ہے مطلب بہت ہم لوگ انجوائے بھی کرتے تھے وہ فنی فیس کو
ہاں یہ تو تم بہت صحیح کہہ رہی ہو اتنی مزہ آتی تھی نا اور تمہیں وہ یاد ہے کیا پی ٹی پیریڈ میں ہم کتنی مستی کرتے تھے کتنا مزے دار ہوتا تھا نا وہ پی ٹی پیریڈ باقی سب اسٹوڈینٹ ایکسرسائز کرتے رہتے تھے اور ہم دونوں ایکسکیوز بناتے رہتے تھے ایکس ڈھونڈتے رہتے تھے کہ میم سر درد ہو رہا ہے میرا میم آج میں نے فاسٹنگ رکھا ہے اس لیے ویکنیس ہو رہی ہے اس لیے جیسے ہی پیٹی ختم ہونے ہوتا تھا ہم دونوں فل ارجی کے ساتھ ساتھ کینٹین بھاگتے بھاگتے تھے میڈم بھی سمجھ جاتی تھی کہ یہ لوگ ڈرامہ ہی کر رہے ہیں
سچ میں وہ میں کیسے بھول سکتی ہوں وہ مطلب کتنا مز دار دن تھا اس دن اور تمہیں یاد ہے جب اسپورٹس ڈے والے دن تو ہم دونوں سے فوٹوز لینے میں بزی رہتے تھے ہے نا باقی سب ریس میں پارٹیسپیٹ کر رہے اور ہمی حاب سے ٹھیک کرنے میں لگے رہتے تھے پھر جب ٹیچر پوچھتی تھی کہ ت دونوں کس ایونٹ میں تو ہم بولتے تھے کہ میڈم مل سپورٹ دینے آئے ہیں پھر ہمارے باتھ روم کا ٹیچرس بھی ہنسنے لگتے تھے ہم لوگ کتنے فنی تھ نا مطلب ٹیچرس بھی ہنس رہ تھی ہمارے ب میں ٹیچر بھی سیریس نہیں لیتی تھی اس ٹائم ہم لوگ اتنے فنی تھے
ہاں وہ تو بات ہمیشہ مجھے ہمیشہ میری زندگی بھر یاد رہیں گی اور تمہیں یاد ہے وہ وہ اردو پیریڈ جب ہمیں پوئم یاد کرنی رہتی تھی لیکن ہم کچھ بھی پریپیئر کر کے نہیں آتے تھے پھر جب ٹیچر سنانے بلاتی تھی تب ہنسنے لگ جاتے تھے کہ ہم نے تو کچھ پپئر ہی نہیں کیا پھر دونوں ایک دوسرے کا فیس دیکھنے لگتے تھے آخر میں ہم نے آدھی پوئم خود ہی بنا دی تھی اور ٹیچر کنفیوز ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی بعد میں انہوں نے بولا تھا تم دونوں میں ٹیلنٹ تو بہت لیکن یہی ٹیلنٹ کو پڑھائی میں بھی تو استعمال کرو تاکہ تم آگے چل کے کچھ کر سکو
صحیح کہہ رہے ہو وہ تو مجھے یاد ہی ہے ارے اور وہ ال فنکشن کی پریکٹس یاد ہے جب ہم ڈانس نہیں کر رہے تھ پھر بھی بات اسٹیج جا کے سب کو اڈوائس دے رہےتے کہ ایسے کرو ویسے کرو بلکہ ہم کو بھی نہیں آتا اتنا اچھے سے ڈانس تو ایک بار تو تم اسٹیج پر جاتے ہی گر گئی تھی کیوںک تمہارا دپٹہ ہل میں پھنس گیا تھا اس ٹائم لیکن تم نے سچویشن ایسا سنبھال جیسے کچھ ہوا ہی نا تم بہت پرفیکٹے ہر چیز میں بعد میں پھر ہم دونوں اتنا ہنس کہ میک اپ ک تک خراب ہو گیا تھا ہمارا ہمارے کاجل خراب ہو گئے تو پھر ہم اس کو سیٹ کر رہے تھے یاد ہے وہ
ابھی بھی وہ جو ہمارا میک اپ بگڑ گیا تھا نا میری جو امی ہے نا انہوں نے ہم دونوں کی فوٹوز نکالی تھی وہ فوٹو ابھی بھی میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور ہاں سب سے فنی مومنٹ تو وہ فیئر ویل والا ہے مجھے اتنا یاد آتا ہے نا وہ والا مومنٹ ہم دونوں نا سوچا تھا نا کہ فر ویل میں بالکل میچور بہیو کریں گے اور روئیں گے نہیں لیکن جیسے ہی سب اموشنل اسپیچ دینے لگے ہم دونوں رونے لگ گئے تھے تو روتے روتے بھی فنی جوک مار رہے تھے جس سے پورا گروپ کنفیوز ہی ہو گیا تھا کہ ہم خوش ہے یا دکھی ہے اسکول لائف کے اموشنس اور کامیڈی دونوں سچ میں بہت ہی اچھے تھے اور یہ ہم لوگ ساتھ میں لے کے چلتے تھے اور یہ پورے زندگی ب ہمیں یاد رہیں گے
سچ میں بہن اسکول کے وہ دن اب صرف میموریز بن گئے ہیں لیکن آج بھی یاد کر کے دل خوش ہو جاتا ہے پت ہے اتنا خوش ہو جاتا پوچھو مت اس سمے ہوم ورک ایگزامس اور ٹیچرس بہت مشکل لگتے تھے ہے نا لیکن ہم لوگ تو کام بھی نہیں کر کے جاتے تھے پھر اس چیز کی اور ڈر رہتا تھا کہ ٹیچر کیا بولے گی اور ٹیچر بہت مشکل لگتے تھے ہم کو پھر لیکن وہی سب بیوٹیفل میموریز لگتی ہے ہم کو آج کے ٹائم پہ سب سے اچ اچھی بات پت ہے کیا ہے ہر چھوٹی چیز میں خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں ہم لوگ اور بن وجہ بھی ہنستے رہتے تھے شاید اسی وجہ سے اسکول لائف اتنی اسپیشل لگنے لگتی تھی ہم کو مطلب سچ میں اسکول لائف بہت بیسٹ ہے ہم اپنا بچپنا وہاں چھوڑ کے آتے ہیں
ہاں یہ تو تم نے بہت ہی صحیح کیا صحیح کہا بالکل صحیح کہا آج جب ہم لوگ سب کچھ یاد کرتے ہیں نا تو خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے کہ اب وہ دن کبھی واپس نہیں آ پائیں گے اور آج جب سب اپنے اپنے جگہ میں بزی ہو گئے ہیں اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے ہیں لیکن اسکول والی جو دوستی تھی اور وہ جو فنی مومنٹ تھے کبھی بلا نہیں سکتے ہم کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ کاش ایک دن پھر سے اسکول لائف واپس آ جائے جانا فیوچر کی ٹینشن ہو اور نہ کسی بات کا اسٹریس ہو بس دوستی مستی شیئرنگ ٹیچر سے ڈانٹ کھانا اور ہماری سمپل لائف سچ میں بہت یاد آئیں گے وہ سب کو
سچ کہہ رہی ہو ہم نے اس ٹائم ہم نے کچھ دکھ تو دیکھا ہی نہیں ہے مطلب ہم لوگ اتنے کھلے کھلے رہتے تھے کہ نہیں کچھ ٹینشن نہیں ہے کچھ نہیں بس ایک دم ہنس ہنس کے رہتے تھے اس ٹائم کچھ بھی ٹینشن نہیں تھا ہمارے لائف میں ہم لوگ کھیلتے تھے کودتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے بس ایش مس کرتے تھے بٹ اب پت لگتا ہے کہ کہ ہاں اسکول لائف کتنی بیسٹ تھی ہمارے لیے وہ ساری میمریز کتنی یادگار تھی
وہی تو ابھی تو کالج میں کالج کے بھی دن اتنے یاد نہیں آتے لیکن جتنے اسکول کے تھے اور ابھی تو سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے ہیں کون کیا کر رہا ہے کوئی دیش کے باہر چلا گیا ہے کوئی یہیں پر ہے کوئی ہاؤس وائف بن گئی ہے تو سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو گئے ہیں کبھی کسی کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پاتے پر میں سوچ رہی تھی کہ ہم ایک دن کے لیے سب ملیں گے ساتھ میں
ہ صحیح کہہ رہی ہو مطلب اسکول لائف میں ہم لوگ بچپن سے پڑھ رہے ہیں نرسری سے لے کر ٹویلتھ تک سوچو کتنی یادیں ہماری ہم لوگ ب بڑے ہی اسکول لائف میں ہوتے ہیں پیدا ہی ہم اسکول لائف سے اسٹارٹ کرتے بڑے ہی اسکول لائف میں ہوتے ت سوچو
وہی تو اب مجھے تو وہ ہمیشہ ہر ہر اگلے دن یاد آتا ہے اچھا میں پتاہ ہے کیا اس دن فوٹوز دیکھ رہی تھی اتنی ہنسی آ رہی تھی مجھے اپنی فوٹوز دیکھ دیکھ کر گروپ فوٹوز تھی ٹیچرس کے ساتھ ہماری فوٹوز تھی اتنے پیارے لگ رہے تھے نا سارے
ہاں میرے پاس بھی یہ پتا میں کل گیلری میں فوٹوز ڈیلیٹ کر رہی تھی تو مجھے نا اچانک سے ایک فوٹو دیکھی ت خوبصورت تھی وہ فوٹو جس میں میں تھی تم تے اور ایک ہماری وہ تھی ٹیچر تھی فیورٹ والی ٹیچر سائنس کی وہ کتنی اتنی ہم کو پسند کرتی تھی نا ہمارے فنی جوکس کو وہ والی ٹیچر تھی میں دیکھ کے میرے کو مطلب ایموشن باہر آ گئے تھے میرے بہت سندر اور مجھے وہ چیز مجھے وہ یاد د آتے ہیں کبھی کبھار
ہاں وہ میم تو مجھے ہمیشہ یاد آتی اور بتایا اس دن جب میں مارکیٹ گئی تھی تو ہماری پرنسپل میم مجھے وہاں پر ملی تھی تو انہوں نے مجھے آواز دیا اور پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کر رہی ہو وغیرہ تو میں نے بتایا اپنے کریئر کے بارے میں کہ میم میں یہ کر رہی ہوں تو وہ بہت خوش ہو گئی تھی تو وہ بول رہے تھے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سب سن کے کہ تم اتنے آگے بڑھ گئی ہو اور میں تمہیں ہمیشہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں
ہاں مطلب می مطلب ہمارے جو پرانے ٹیچرس بھی ہوتے ہیں نا وہ ہم کو مطلب جیسے ہم بڑے ہو گئے ہم لوگ کالج میں آئے گئے وہ ہم کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے کیوںکہ ہم لوگ وہ سوچتے ہیں کہ یہ بچے بڑے ہو گئے کہاں چھوٹے تھے یہ لو ہمارے س میں نے پڑھا ہے ان بچوں کو کہاں یہ بڑے ہو گئے کون سے پوسٹ پہ آ گئے وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کر ہم کو
ہاں صحیح کہہ رہی ہو اچھا سنو مجھے نا ابھی ایک ورک کرنا ہے تو تم تھوڑی دیر بعد بات کر سکتی ہو کیا
ہاں ہاں بالکل بعد میں بات کریں گے ٹھیک ہے
اللہ حافظ
اللہ حافظ ٹھیک